ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے حال چال ہے آپ کا
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
میرا تو بہت اچھا ہے بڑے بھائی آنا بتاؤ آپ آپ کی دعا ہے بس
الحمد للہ آپ لوگوں کی دعا سے اچھا ہوں
بڑی بھائی ابھی آپ کا کٹا تو پھر وہ سمیٹ مطلب جیرو نہیں دکھایا
نہیں تو دیکھیے اس میں یہ سسٹم ہے نا کہ جب کٹے گا نا آپ کا
ہوں ہوں
تو آپ جب تک سبمٹ نہیں کریں گے تب تک وہاں پہ ایک پینسل کا آئکن دیکھتا ہے وہاں پر کلک کر کے پھر سے میرا نمبر ڈالو گے نا تو پھر سے کال لگا سکتے ہو آپ
ا تو جہاں جہاں جیرو ہے وہ کر سکتے ہیں
لیکن آپ نے اب سبمٹ کر د ہوا تو کہاں
اچھا ہاں سمٹ ابھی تک کیا مطلب ہاں جب تک سبمٹ نہیں کرو تب تک کر سکتے ہو آپ
ہاں تو بھائی آپ کیا کر رہے ہو بڑے بھائی ابھی آپ
بس آپ کی دعا ہے آپ کے چرنوں میں مطلب آپ کی دعا سے ہے بس سب چیز چل رہا ہے
الحمد للہ چلیے اچھا کب کیا آپ نے میرے کو دعوت بھی نہیں دیا بھائی
جی تو میں اپنے بہت خاص لوگوں کو دعوت دیا تھا
اچھا ٹھیک ہے بڑے بھائی کوئی بات نہیں آپ نے دعوت نہیں دیا تو کوئی دقت نہیں ہے
جی تو آپ ان خاص لوگ میں تھے آپ
ہوں
آپ ان خاص لوگوں میں تھے
اچھا
جی تو پھر بھی آپ کو نہیں دیا
اچھا
منیتا
ا من نہیں تھا اس لیے نہیں دیے نا آپ
نہیں کائے د
چلیے کوئی بات نہیں نہیں دیے تو
ایک اور کونی دیے تھے
کس کو
ایک موٹا ہے
اچھا
وہ پانچ لوگوں کا کانا کھاتا تھا بھائی اس لیے
تو مطلب کھانا کھلانے کی ڈر اس کو آپ دعوت نہیں دی ہیں
جی
یہ کوئی بات و بات تھوڑی ہوا
کیا ہی کر سکتے ہیں بڑے بھائی
آپ
کیہ اگر کاریہ اگر پیسہ نہ دے انسان شادی کیسے کرے پڑے بھائی
ہاں بات تو صحیح ہے
ہوں تو بڑے بھائی میں آپ کو ایک اسٹوری بتا رہا تھا پچھلے کال میں کاصف کے بارے میں
کیا کے بارے میں
کاصف کے بارے میں آپ کو پسند ہے آپ کو مزہ آ رہا تھا کال میں یا آپ کوئی دوسرا ٹاپک لوگے
نہیں مزہ آ رہا تھا سنائیے
چلیے تو کہا صرف گاڑی میں بیٹھ گیا
ہوں
کاشف گاڑی میں بیٹھا تو کہتا میں نے اس کو سنبال لیا کہ ارے بھائی اب اپنے جہاں جائیں گے وہاں پہ اچھا خاصا روم ملے گا اپنے کو ہوٹل ہے ہوٹل ہے ہمارے پاس
اچھا
تو جو ہمارا دوست تھا دلہ وہ بولتا کہ ارے یار کہس بھائی آج ایجسٹ کر لو ار پلیز یار تو کاصف نے بولا چل ٹھیک ہے کر لیتا ہوں ایڈجسٹ
ہوں
تو ہم جا رہے تھے گاڑی میں
ہوں
ہ تو ڈرائیور کے بغل میں جسٹ میں بیٹھا ادھر جش میرے بغل میں کااشف
اچھا
تو ڈرائیور نے گانا بجایا حک مولا حق حسین دم حسین دم ایسا ایو لگانا نا بڑے بھائی
ہاں ہاں ہاں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے
جی جی جی تو کیا ہوا کہ جب گاڑی چل رہی تھی اور جو ڈرائیور صاحب نے بہت سارے انتر لگا رکھا تھا
اچھا
پورے اس کے کار میں انتر انتر بھرا ہوا تھا تو میرا نا سر دکھ رہا تھا
ہوں ہوں
تو جیسے ہی گاڑی چلا رہے تھے ڈرائیور صاحب تو جب ہوتا تھا نا میں موڑیے ادھر جوھڑ رہا ہوں ادھر جھڑ رہا ہوں ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہاں
تو جو پیھے لگ بیٹھ تھے پچیس لگ
اچھا
انہیں لگ رہا کہ میں جھول رہا ہوں نات سے
ہوں ہوں
بٹ میں جھول کیس رہا تھا کیونک میرا سر رہا تھاٹھیک ہے
ہاں ہاں
اور نعت نعت بھی کیا بج رہا تھا حک مولا مولا حسین تو جیس ہی مولا بج رہا تھا تو میں ادھر جھک رہا ہوں تو اپنے سر کی وجہ سے
ہوں
پورے پچیس لوگ جو پیچھے تھے نا سر وہ بھی جھومنے لگے اور وہ جب جھوم رہے ہیں لیفٹ سائڈ تو پور گاڑی لیفٹ کی ا ج رہی ہے
جس
گاڑی اگر رائٹ ہو رہی تو رائٹ کی اور جای گاڑی
ہوں
تو کاسب ڈر گیا بھائی
ہ
کہ کیا کر رہا سڑالی تو رہیاریرا سر ہے ان کو لگ رہا میں جھول رہا ہوں مو پہ
ہاں کاشی بھائی کا ہو رہا ہے نا
کاشی بھائی کوان بھ کاش بھائی اپنا اچھا ہائی اسٹڈرڈ کا انسان ہے
ہوں ہوں
تو پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ پہنچ گئے جہاں پہ ڈیسٹینیشن تھا شادی کی تو کاشی کو میں نے پہلے بول رہا تھا کہ بھائی جائیں گے تو ہوٹل ملے گا ہمیں
اچھا
بٹ ایک ہوٹل نہیں تھا ایک گھر تھا چھوٹا سا
ا ہ ہ
اور ہم ہم کتنے لگ آئے ہیں سر پچیس لوگ اور ہم میں اور کاصف ستائیس اور ایک ڈرائیور اٹھائیس اور تین کمرے کا گھر ہے سر تو پہلے دن کیا ہوا تھا کہ کاشف بھائی کو میں نے بولا کہ ارے کاشف بھائی ہوٹل کیوں جانا بھائی ہم تو مزہ کریں گے یہاں پہ دوست کی شادی ہے
ہوں
تو کاشی بھائی یہ ہم کاشی بھائی میں آپ کو ایک روم دوں گا کوئی دقت نہیں ہے کاشی بھائی
اچھا
آرام سے بیٹھیں گے میں نے دلہا سے سینگ کرا دیا دلہ بھائی کااب کو اچھا روم دیں گے ٹھیک ہے تو پہلے روم میں بارہ لوگ آ گئے دو ہ دوسرے روم میں بارہ لوگ
ہوں
چوبیس ہو گئے
ہوں
اور تیسرے روم میں میں اور کاشی بھائی آرام سے بیٹھ گئے سو گئے ٹھیک ہے
ہوں
تو پہلا رات تو ہلدی کا تھا چلا گیا
ہوں
اگلا دن آیا وہ کچھ بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں
جی
تو جو پہلام کمرہ میں جو بارہ لوگ تھے نا
اچھا
ادھر سے لوگ سلہ لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے
ہوں
تو جو پہلا کیمرہ میں بارہ لگ تھے نا وہ شفٹ ہو گئے دوسرے کیمرے میں
ہوں
اور جو سولہ لوگ آئے تھے وہ پہلے کمرے میں
ہوں
اور جو بارہ لو جو پہے کیمے میں تھ دوسرے کیمرے میں آ گئے اور جو دوسرے کمر میں تھے وہ تیسرے کمر میں آ گئے اور ہماری جو کپڑے اپڑے تھے کاسفب کا کپڑا تھا بھائی کاسب ایک جھولا لے کے گیا تھا اپ ننا
ہاں
ہمارے پاس دیک تھا ہمارا کپڑا اور جھولا چھت کے اوپر
بھائی کاسب کا ہو رہا ہے نا بھائی
ہاں کاشب کا ہو رہا ہے کاسب کا کب کپڑا کپڑا چھت چھت کے اوپر رکھ دیا سب لوگوں نے
ہوں
کیونکہ ایک مہمان زیادہ ہو گئے
ہوں
بٹ کاشف آ جات شام کو ہم لوگ گ گھومنے گئے تھے باہر ہوٹل ووٹل
ہوں
کاشف شام کو آتا دیکھتا ار ہمارا کپڑا چھت کے اوپر
ہوں ہوں
تو شادی کا ماحول تھا کاصب کو تھوڑا روک کے رکھنا تھا کاسب تھا ڈون کسی کو بھی مارے لگے
ہوں
مین مرے کاصف یار رات بھر تو ابھی ہلدی ہے
ہوں
رات بھر ڈی جے بجائیں گے انجوائے کریں گے مزہ کریں گے پارٹی کریں گےیار کیا ہم لو س سوئیں گے کہاں سونا ہوگا تب دیکھ لیں گے کافی بول چل ٹھیک ہے یار چل دیک ہی دیتا ہوں تیرے کو یار چل ٹھیک ہے ویسیے ہیلو
ہاں ہاں بلیے بولیے
جی تو ویسیات رات پار ہوئی رات پار ہوئی ہلدی لگی ہلدی لگی ہلدی لگی ہلدی لگی اگلا دن آ گیا ہم لوگ سونا آپ اگلے دن ہم لوگوں کو
ہوں
آ کیا ہوا کہ جو لڑکی والے تھے آ للیتا لڑکی س سارات کا دن پہلا دن نائٹ ہے ٹھیک ہے
کیا
پہلا پہلا نائٹ ہے لڑکے یا لڑکی کا شادی ہو گئی
وہ
تو جو پہلا کمرا تھا نا اس میں سولہ لوگ بی سوئے تھے
ہمم
اس میں لڑکا لڑکی کا سواگت م م کاا
اے اےاے ہمم
یا اور دوسر کمر میں جو سولہ لو تھے دو سو کمر میں چلے گئے اور جو دوسرا کمرے میں تھے بارہ لوگ چل گئے تیسرا کمرے میں اور جو تیسرا کمرہ میں جو بارہ لوگ تھے وہ چل گئے چھت پہ اور میرا اور کاصف کا کپڑا زمین پہ
ہمم ہمم تو ہم کافی پیں ب اچھا کاشی بولتا میں ارے یار اب ان لوگوں دیکھاا مارے
کہ ہمارے لیے پلے کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے اب ہمیں گھر جانا ہے
اچھا
کیونکہ بھائی میرا دوست تھا مجھے اس کی جان بچانی تھی تو مجھے کرنا پڑا یہ بات
شھ
تو کاشی بول رہا چل ٹھیک ہے کتنے بجے فلائٹ ہے
ہمم
تو تو کاصف کا جو میرا دوست تھا
ہمم
بولتا بھائی فلائٹ نہیں ہے ٹرین ہے
ہ تو کاصف کو غصہ آیا کہ بھائی آنے ٹائم بھی فلائٹ نہیں جے ٹائم بھی فلائٹ
تو کاشف بھائی غصی آیا تو اس کو شانت کیسے کروائے
شانتی سوار اس ٹائپ کی ہے کہ میں جھک گیا آگے کی
اچھا اس کے آگے آپ جھک گئے
بٹ اپنا بھی تو یہت ہے میں تھوڑی جھکوں گا میرا دوست ہو گا جس کا شادی تھی تو رات م کسی اور کو جھکایا
ہمم
اب اگلے دن خود جھک گیا
اچھا ہمم سمجھ رہا سمجھ رہا ہوں اچھا
گھر آئے
ہمم
ٹرین میں کاسم نے بتایا کہ اور ہمیں لڈو دی گئی تھی شادی کے لڈو اور میںقاسب وہ کہہ گیا تھا کہ روجر پیڑے ملے گے کاصف کو لڈو ملا
ویسے کاشر کہاں کا ہے ویسے
کاشف ہے بیلواڑی کاب دکھا ہے
ہاں
بلوی کا گور نیچےؤے
بلواٹی بلواٹی کا کیاے نچے جی جی پمپ وہاں پہ جہاں پانی مل اچھا ہاں ہاں ہاں ویسے آپ لوگ شادی میں کہاں گئے تھے قبرستان والا گای نہیں اس والا تو آپ لوگ شادی میں گئے کہاں تھے ہم لوگ گئے تھے دلی دلی گئے تھے شادی میں کس کے گھر میرے دوست سلمان دلی میں رہتا ہے دلی میں رہتا تھا کام کرنے ہاں ہماری گلی میں رہتا تھا وہم کرتا تھا دلی میں تو وہاں پہ لاؤ میرج کیا اس نے نہیں نہیں جو میرا دوست تھا سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں جی اس کا نام بتا کیا تھا کیای اچھا میرا ہی نام کا آدمی تھا نام تھا اب کاصف ہمارے محلہ کا ڈون تھا سوی سے کافی تو گسہ گئی بٹ کافی اپنا بھائی ہے مان گیا اس کے وہاں سے کبھی کافی گیا نہیں میں آصف کاشف ڈر گیا نا کاصف ڈر گیا کہ یہ ارے یہ تو اچھا نہیں چال بھائی ڈر ڈر پیدا ہو گیا نا جی کاصف کو ڈر پیدا رہا ہوگا میں تو کاصف بھی اب ٹھیک ہے بڑے بھائی ٹھیک ہے بڑے بھائی
ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام جی